وعلیکم السلام
ہے اب اب ٹھیک ہیں
جی میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی صحت ٹھیک ہے
جی میری صحت ٹھیک ہے آپ کی صحت
الحمد للہ سب ٹھیک ہے آج آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے ڈاکٹر اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ہماری زندگی میں کتنے اہم ہیں جب بھی انسان بیمار ہوتا ہے تکلیف میں ہوتا ہے یا کسی مشکل میں ہو ہے تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں ڈاکٹر کا خیال آتا ہے ڈاکٹر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی محنت علم اور تجربے سے لوگوں کہ جان بچاتے ہیں اور انہیں صحت مند بناتے ہیں ہے کہ نہیں
ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر صرف ایک پیشہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک ڈاکاکٹر کا کام صرف دوا دینا نہیں بلکہ مریض کو سمجھنا اس کی بات سننا اور اس کے درد کو محسوس کرنا بھی ہوتا ہے کئی بار مریض صرف دوا سے نہیں بلکہ ڈاکٹر کے اچھے الفظ ف سے بھی بہ تر محسوس کرتا ہے
بالکل بالکل بہت عمدہ بات کہی ہے آپ نے ڈاکٹر بننا بھی انسان آسان نہیں ہوتا ایک ڈاکٹر بننے کے لیے کئی سال پڑھائی کرنی ہے بہت محنت کرنی پڑتی جاگنا پڑتا ہے اور پھر جا کر انسان اس مقام تک ہے لوگ اکثر ڈاکخ ر کو صرف سفید کو دیکھتے ہیں لیکن اس سفید کوٹ کے پیچھے بہت محنت اور قربانیاں
جی جی جی جی جی یہ بالکل درست بات ہے جب آم لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں ڈاکاکٹر کئی بار ہسپتال میں ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں رات ہو دن ہو عید ہو یا کوئی اور خاص دن ڈاکٹر کو ہمیشہ تیار رہنا پڑتا ہے کیونکہ بیماری وقت دیکھ کر نہیں آتی
جی جی بالکل جی ہاں خاص طور پر اگر کوئ ایسی جنسی ہو حادثہ ہو یا کسی کی جان خطرے میں ہو تو ڈاکٹر کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے ایسے وقت میں چند منٹ بھی بہت قیمتی ہوتے ہیں ڈاکٹر ان لمحوں میں پوری فیصلے کر کے انسان کی جان بچا سکتے ہیں
بالکل اور صرف جسمانی بیماری ہی نہیں آج کل ذہنی بیماریوں میں بھی ڈاکٹر کا
جی
کردار بہت اہم ہے پہلے لوگ ذہنی مص ال کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ ذہنی صحت بھی اتنی ہی ضروری ہے کہ جتنی جسمانی صحت
جی جی جی یہ یہ بہت ہی عمدہ بات کہی ہے بہت ہی اہم بات کہی ہے آپ نے آج کل لوگ دباؤ فکر اور پریشانی کا شکار ہوتے ہیں ایسے میں ڈاکٹر اور خاص طور پر ذہنی ذہنی صحت کے ماہرین لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں
جی بالکل لیکن ایک بات یہ بھی ہے ڈاکٹر پر بہت دباؤ ہوتا ہے ہر مریض امید لے کے کر آتا ہے ہر خاندان چاہتا ہے کہ ان کا مریض ٹھیک ہو جائے یہ ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے بعض اوقات ڈاکٹر پوری کوشش کرتے ہیں لیکن حالات ان کے ساتھ نہیں ہوتے
جی جی جی بالکل یہ بات بالکل سچ ہے لوگوں کے لوگوں کے لوگ کئی بار ڈاکٹر کو صرف اس وقت یاد کرتے ہیں جب وہ بیمار ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ڈاکٹر خود بھی انسان ہے وہ وہ بھی تھکتے ہیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں اور اس کی بھی اپنی زندگی ہوتی ہے ہے کہ نہیں
جی ہاں اسی لیے ہمیں ڈاکاکٹر کی عزت کرنی چاہیے اگر وہ دیر سے آئے یا زیادہ مصروف ہو تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شاید وہ کسی اور مریض کی جان بچا رہا ہو
بالکل بالکل ایک اور اچھے ڈاکٹر کی پہچان صرف اس کی علم سے نہیں بلکہ اس کے اخلاق سے بھی ہوتی ہے اگر ڈاکٹر ر مریض سے اچھے طریقے سے بات کرے اسے سمجھائے اور حوصلہ دے تو مریض آدھا ویسے ہی ٹھیک
جی جی بالکل بالکل بالکل بالکل یہ بات بالکل صحیح ہے کئی بار مریض دوا سے پہلے اعتماد چاہتا ہے اگر ڈاکٹر اسے سکون دے اور یہ احساس دلائے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے
جی بالکل آج کل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میڈیکل کے میدان میں بہت ترقی ہو گئی ہے نئی مشینیں نئی علاج اور بہتر سہلیتیں آ گئی ہے اس سے ڈاکٹر کا کام کچھ آسان ہوا ہے
جی ہاں جی ہاں بالکل درست بات ہے لیکن اس کے کے باوجود اصل فیصلہ ڈاکٹر ہی کرتا ہے مشین صرف مدد کر سکتی ہے لیکن سوچ جنا سمجھنا اور علاج کافی فیصلہ کرنا ڈاکاکٹر کا کام
جی اور اور بھی ایک اور اہم بات ہے یہ ہے کہ ہر بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے آج کل کئی لوگ خود سے دوا لے لیتے ہیں یا کسی کے مشورے پر دوا دوا کھا لیتے ہیں جو کئی بار بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے
جی جی بالکل بالکل بالکل ہر انسان کا جسم مختلف ہوتا ہوتا ہے جو دوا ایک شخص کے لیے صحیح ہو ضروری نہیں کہ دوسرے کے لیے بھی صحیح ہو اسی لیے ڈاکٹر سے مش ورا کرنا ضروری ہے
کل صحیح بات کہی ہے آپ نے ایک پتے کی بات کہی ہے آپ نے اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہے اور کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جلدی ٹھیک کر دیجے کل میری شادی ہے
جی جی جی ہاں ہاں اور کچھ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب انجیکشن نہ لگانا
ہ ہاں تو تو بچپن سے سب کا ڈر ہوتا تھا یہی
جی جی لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر جو بھی کرتے ہیں مریض کی بھلائی کے لیئے کرتے ہیں
بے شک جو جو بھی ڈاکٹر سوچتا ہے کرتا ہے وہ مریض کے لیے ہی ہوتا ہے بالکل اور میں اپنی اور ہمیں اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا چاہیے تاکہ تاکہ ہم بار بار ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ
جی جی بالکل بالکل یہ بہت ضروری ہے صاف کھانا ورزش نیند اور صفائی یہ سب صحت کے لیے اہم ہے
بہت بہت ہی اہم ہے یہ چیز سب اپنی صحت کے لیے تو آج کی گفتگو کا مجھے لگتا ہے یہی نتیجہ ہے کہ ڈاکٹر ہماری زندگی میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ ہماری صحت کے محافظ ہے وہ ہماری صحت کے لی صحت کی صحت ٹھیک کرنے کے لیے صحت ٹھیک کرنے کے لیے ہی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہم ہم دوائی ٹائم پہ کھائے ہم ہم ہم کیا ہم پرہیز کریں اگر ڈاکٹر کسی کوئیسی چیز کا بولتا ہے کہ کسی چیز کا پرہیز کرو تو ہمیں سننا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے بلائی بلائی لیے بولتا ہے کہ
جی جی اور ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے ان پر اعتماد کرنا چاہیے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ کیا پتا کبھی بھی جو ہے ڈاکٹر کو گ آ جائے اور وہ علاج کرنے سے منع کر دے پھر تو پچھتانا آپ کوئی ہوگا پھر یہ کہاوت لو مشہور ہے اب پچھتانے سے کیا ہوگا جب
جب چڑیا چگ گئے کھت بالکل کیونکہ صحت ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے اور ڈاکٹر اس نعمت کو محفوظ رکھنے میں ہماری بھرپور مدد کر ہے ہے کہ نہیں
ہاں بہت ہی خوب کہا ہے آپ نے اسی اس سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ڈاکٹر صرف ایک پیشہ نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کا نام ہے آج کل آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ڈاکٹر کے پاس جو ہے ان کے پاس صلاحیت ہے لیکن وہ ان کی جو ایک گورنمنٹ ہے وہ ان کی کو عمل کرنے نہیں دیتی ان کو جو ہے کہیں دور دراز علاقے میں بھیج ہے جہاںانا مش جانا لائٹ جانا الیکٹرسٹی جانا پاور کچھ نہ ہو ان کو سب کچھ اپنے ہاتھوں اسے کرنا پڑ پڑتا ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر کو بھی سٹریس
جی جی جی بالکل بالکل بالکل
ڈاکٹر آخر تو انسان ہی ہے اس لیے ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے ڈاکٹروں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ڈاکٹر جو ہے ہمارا
یہ بھی یہ بھی صحی بات کہی ہے آپ نے آپ نے گورنمنٹ کو ڈاکٹروں کا بہت خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسا پیشہ ہے جو کہ ہر آدمی کے لیے ہر ایک شہری کے لیے ہر ایک ملک میں رہنے والے کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور مگر جو یہ دور دور جو ڈاکٹر جاتے ہیں یہ بھی ضروری ہے کیونکہ ہر کسی تک علاج پہنچنا چاہیے ہر کسی کے پاس فیسلٹی ہونی چاہیے ڈاکٹر ہونے کی چاہے وہ دور دراز گاؤں کےعلاقوں میں رہتے ہو یا شہروں کے علاقوں میں رہتے ہیں
جی جی بالکل بالکل اور گورنمنٹ کو یہ بھی دیکھ نا چاہیے کہ ڈاکٹر تو ہمارے پاس بہت ہے ایک ہی ڈاکٹر سے کام نہ کروائے شفٹ میں کام کر وائے جیسے چھ گنٹے ایک ڈاکٹر کرے گا پھر چھ گھنٹے دوسرا تب تک جو ہے پہلا ڈاکٹر جو ہے آرام فرمائےگا پھر وہ کام پے جائے گا تب وہ آرام فرمائے گا اس سے ڈاکٹر کی بھی صحت اچھی رہے گی اور جو ہسپتالوں کا کاروبار کام گنتا کام جو ہے وہ افرا تفری جو ہے وہ اچھ
ہماری ہماری ہسپتالوں میں یہ بھی ایک بہت ہی ایک پرابلمز ہے کہ ہم ڈاک ٹروں کو دو ایک ایک دن چھتیس چھتیس گھنٹے کا شفٹ دیتے ہیں جس سے ڈاکٹر اپنی